سج
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وہ سب چھیے جاے امی ابو بائی بن
جی الحمد للہ ہم سب کہ رہے تھ ہیں آپ سنیں آپ کے یہاں سب کہ رہے تھ ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر بھائیان خیرتی ہے ابھی کیا بھ نماز پٹ گیائے ابھی کے وجہ نماز پڑھ گیا آیا تھا نہ کر ابھی باہر نکلے تھے تو بھ جان آج میں آپ کو کو ایک آج آپ کو میں ایک چیز بتانے والا ہوں جو اپنے سب سے زیادہ ہانیکارک بھی ہے اور سب سے زیادہ ٹرینڈ میں بھی چل رہی ہے مان لو آپ اس کے نام ہے نشا جو آج کل لوگ باغوں کی کی عادت بن چکی ہے یہ کوئی نشہ ایک بیماری نہیں بہ جانا یہ کم سے کم ہزار طرح کی بیمارییاں ہے یہ نشہ
جی جی بالکل
آب آپ کو پت ہے کوئی سگریٹ پیتا ہے کوئی گٹکا کھا ہے کوئی چلن پیتا ہے کوئی اس میں ایک کوئی گانجا کوئی ڈرگس کوئی پتا نہیں کیا کیا نشے چل رہے ہیں فی الحال کتلی انسانوں کو پتاہ ہے کہ بھائی یہ نشہ کرنے سے اپنی مینٹلی ہیلتھ خراب ہوگئی کی مینٹلی ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی اور اپنی طبیعت بھی خراب ہوگی اپن نشے کے عدیم بھی بنےیں گے صحی ہے نا بھائی جان بات تو تو اس کے باوجود بھی ان کو پت ہے کہ اپنا بھائی اس چیز میں پانچ سو روپے خرچ ہوں گے اس چیز ہزار روپے خرچ صحی اس کے باوجود بھی وہ بھائی جان نشہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہونے کے بعد بھی یہ نہیں سوچتی کہ اپنے یہ نہیں سوچتے اپنے گھر میں بیبی ہے یعنی کہ بیوی ہے بچے ہے امی ہے ابو ہے بہنیں بھائی کم سے کم جو اپن پانچ سو ہزار روپئے باہر خرچ کریں گے نشے میں وہ گھر پہ ہی دے گھر پہ ہی کام آئیں گ وہ
جی
تو بھائی جان میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو یہ عادت پڑ رہی ہے نا ابھی کے نوجوانوں کو نشے کی
جی
یہ بہت بہت عادت پڑ رہی ہے اس سے بہت جی جی بھائی میری وا سنی نشے کی کوئی ایک بیماری نہیں ہوتی بھائی جان نشے کی بہت ساری بیمارییا ہوتی ہے جیسے جیسے کہ مانسک سواستھ کو یعنی کہ اپنا شریر کو بھاری بیماریاں نقصان کوچاتا ہے ہی نشہ
بالکل جی اس میں اگر ہم بات کریں کہ نشے کے بارے میں زیادہ تر تو نوجوان صرف یہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں کہ دیکھ تو صحیح کیا ہوتا ہے یا دوستوں کے ارار پر سگریٹ یا گولی کا سہارا لیتے ہیں
صبحان اللہ سےحیح فرمایا آپ نے بھائی جان یہ دیکھنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ بھائی جان ان کو معلوم ہے کہ بس سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہےوکنگز کینسر یعنی کہ اسموکنگ کینسر ہو سکتا ہے خطرہ ہے آپ کو ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم لیتے ہیں یہاں تک کہ بڑو بڑوں چھوٹو بھ جان یہاں پہ دس دس بارہ بارہ سال کے لڑکے بھی بچے بھی ان کی عدیم بنتے جا رہے کوئی سگریٹ پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی تمباؤو کھا رہا ہے کوئی گٹکا کھا رہا ہے بھائی جان
دیکھی اصل میں کیا ہے کہ لوگ حقیقت سے باگنا چاہتے ہیں جیسے کسی کے امر جی جس جیسے پڑھائی کا بوجھ ہو گیا بے روزگاری یا گھریلو جھگڑا ہو گیا کسی کی ناک ناکامیابی کا صدمہ ہو جاتا ہے انسان جب حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ نشے کی دنیا میں آرضی سکون تلاش کرتا ہے
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بہت صحی بات کی لیکن ایک چیز کا جواب آپ دو گے مجھے
جی جی
کہ آپ نے کہا کہ یہ ساری پروابلم ہوتی ہے اس لیے وہ نشے کے آدین ہو جاتے ہیں پ دس دس بارہ بارہ سال کے بچے کا کیا کصور ہے
اصل میں یہ نا صحبت کا اثر ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اتے بیٹھتے ہیں کہ ان وہ لوگ ان کو جو ہے نشے کی آدی بنا دیتے ہیں
بالکل صحی فرمایا ماشاء اللہ آپ نے دل خوش کر دیا بھائی جان
پہلے ان کو مفت میں دیتے ہیں اس کے بعد پھر پیسے مانگتے ہیں وہی بچے پھر چوری کرتے ہیں
کر میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے جو نشہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ استقفر اللہ استکفر اللہ وہ کیا داروا نشہ کرتا ہے
جی
اپنے اسلام میں نام لینا بھی ظاہز نہیں ہے بھائی جان
بالکل
تو اس نے کیا کیا پہلے تو جو کماتا تھا تو اس سے پیتا تھا وہ کہ دھیرے دھیرے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا پھر اس کی ممی پاپا سے جھگڑا ہوا اس کا پھر اس کی بیی اس کو چھوڑ کے چلی گئی بچی اس کے پاس ہے
دھیرے دھیرے بچے بھی اس کے چلے گئے یعنی کہ ایک بچہ ہے اس کا تو یہ پ ٹھیک ہے بھائی جان سنے گا پوری بات اس نے کیا کیا کہ وہ نشے کے تنادین ہو گیا کہ اس اپنے گھر کی جو گیس کی ٹنکی آتی ہے وہ بیچ ڈالی اپنے گھر کا سلینڈر بیچ دیا اس نے گھر کے برتن بیچ دییا اس نے گھر کا چولہا بیچ دیا اس نے جو ہاتھ لگا وہ بیچ دیا اس نے اللہ رحم فرمائے انسان ہوتا ہے تو بھائی جان وہ جو نشہ کرتا ہے تو کرتا ہے اب اس کو دیکھ کے اس کا بیٹا بھی نشا کرنے لگ گیا ہے ابھی کیا عمر ہوگی پندرہ سال کا ہوگا شاید میرے حساب سے
ا ہاں
تو بھائی جان یہ ہے سگت کا اثر آپ کو سیدھی سی بات بتانا چاہتا ہوں یہ سگت کا اثر
صحبت کا اثر ہوتا ہے نا صحبت یہ صالح صالیہ بنات ہے اور صحبت طال برا بناتی
جیسے کہ آپ کو پت ہے کہ اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بیوی کون ہے بچہ کون ہے ماں کون ہے باپ کون ہے وہ نشے کی عدیم رہتا ہے پورا وہ اپنی یاداشت کھو بیڑتا ہے اس ٹائم پہ تو بھ جن اس سالت میں آپ نے اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ بائی شراب پینا کیوں آرام میں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ نشے کے ادھیین ہو آپ نشے میں اپنی بہن کو اپنی ما کو یعنی کہ اپنی امی کو یا اپنی بیوی کو کچھ مارو پیٹو یا پھر کچھ غلط طریقے سے ہاتھ ہاتھ لگاؤ ان کو چھیڑو تو وہ بہت بری بات ہے بہت غلط بات ہے اللہ تعالی اس چیز کے بہت خلاف ہے
دیکھیے اگر ہم جدید دور کی بات کریں نا نئے دور کی
جی بجہ سر
کچھ چھپے ہوئے ایسے نشے ہیں کہ آج کا نوجوان صرف کیمیکل کا نشہ نہیں کر رہا بلکہ کچھ ایسے نشے ہیں جو بظاہر قانونی اور عام لگتے ہیں لیکن دماغ پر ان کا اثر بالکل منشیات جیسا ہی ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں ڈیجیٹل نشہ ہاں گنٹو بغیر مقصد کے ریلز اور ٹک اسٹاک سکرول کرتے ہیں گیمنگ کیلت لگ جاتی ہے ہر منٹ بعد نوٹیفکیشن چیک کرنا یہ دماغ میں ایسا خوشی کا ہارمون کو ریلیز کرتا ہے جو منشیات سے ہوتا ہے
ایسا لگتا ہے بھائی جان جانے کہ اپنے کو ان چیزوں سے پیمنٹ ملے گا پیسے ملے گے ایسا لگتا ہے ان کو جو بار بار چیک کرتے ہیں لن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں دینے والی ذات میں رہ اللہ کی ہے
اب ایک آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ گولی کھاتا ہے کہ اس کو پین ہوتا ہے
لیکن اس اس کو اس گولی کے پینین کی ایسی لت لگ جاتی ہے کہ وہ اس کا پھر آدی بن جاتا ہے
آدی بن جاتا ہے جب تک اس کو وہ گولی ٹائم پہ نہ ملے نہا تو دیواروں اپنا سر پٹک پٹک کے پھڑتا ہے
جی جی جی
کہ میرے کو چاہیے اب اس سے کیا ہوتا ہے بھائی ان نشے سے کیا یہ ہوگا اس نشے سے
اب کیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ اور میں بات ہی کرتے رہیں گے نشے کے اوپر لیکن یہ نشہ ختم کیسے ہوگا نشہ کم کیسے ہوگا اس کے لیے تو کچھ اور چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی نا
جی بھائی جان آپ نے بالکل صح فرم ایک چیز بتاؤں گی بھائی جان نشہ کرنے سے کیا ہوگا مانسک روگ ہوگا ہارٹ اٹیک کی پروابلم ہوگی پھیپھڑے خراب ہوں گے لیور خراب ہوگا اور کیا کڈنی خراب ہوگی جیسے کہ پاچن تنتر اپنا خراب ہوگا وزن کم ہوگا اس سے بہت ساری بیماری ہیں جیسے کمزوری آئے گی نیند بہت آتی ہے ہاتھ پیروں میں سوجن آ جاتی ہے تو بہ اس سے کیا ہوگا کیا فائدہ ہے اس سے
دیکھیے اب ان کو چھڑوانے کے لیے اگر ہم دیکھیے اگر ہمیں جو ہے اس کے لیے جو ہے متبادل یعنی اس کے علاوہ کوئی چیز کرنی ہوگی جیسے میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں کی توانائی کو مثبت جگہ لگانے کے لیے کھیلوں کے میدان جم لائبریریاں یا تخلیقی آرٹ میوزکک اسکلز وغیرہ ہونا لازمی ہے تاکہ انہیں فارغ وقت میں منفی خیالات نہ آئے
تو بھائی جان آپ کی سوچ ہے نا اور جو میری سوچ ہے یہ ہم اس پہ عمل ضرور کریں گے ان شاء اللہ لیکن یہ بات ہم اگر دوسرے تک پہنچائیں گے تو وہ تیسرے کو پہنچائے گا وہ چوتھے کو پہنچائے گا تو یہے اپنی جنریشن آنے والی جی جی بھائی ج صحی فرمایا آپ نے فرمائی ہے
ہے نشا کیندر مکت جو ابھیان چلا رہی ہے اس میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جیسے کہ اب جیسے کہ ہم ہم ان کو جو تعلیمی ادارے ہمارے اسکولس ہیں کالج ہیں یونیورسٹیاں ہیں تو تعلیمی اداروں میں صرف سیلیبس نہ نہیں پڑھانا چاہیے بلکہ کہ لائف اسکل سکھائی جائے زندگی کا اسٹریس اور ناکامیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ایسے بچوں کو سکھایا جائے پھر والدین کے لیے ہمیں یہ جو ہے والدین ان کو نگرانی کر گئے بغیر شکتی کے بچوں کی آدات میں اچانک تبدیلی جیسے اکیلے رہنا چڑچڑاپن راتوں کو جاگنا پیسوں کا زیادہ مطالبہ ہمیں بچوں پر نظر رکھتی ہے ان سے گفت کو کرنی ہے کیا مسئلہ ہے آپ
جی بھائی جان بالکل صحی فرمایا آپ نے اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ بھائی جان آنے سنیں گے آپ
جی جی
تو بھائی جان ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو میرے سامنے کی بات یہ ہے ہمارے ادھر سائڈ میں مطلب گھر سے تو دور رہتا تھا ایک انسان تھا وہ نشے کا عدیم تھا وہ پتہ نہیں اپنے ہاتھوں میں انجیکشن لگاتا تھا
جی
تو وہ کیا سالوں سے انجیکشن لگایا تھا تب خود کہتا ہوں میں ٹھیک ہے بھائی جان تو نشے کاد دین تھا وہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ انجیکشن لگ رہا تھا اپنے ہاتھوں میں یعنی کہ نسوں میں تو وہ انجیکشن نس اس میں تونے لگا لیکن اس کی کھال کے اندر یعنی کہ جو اس کا گوشت ہے نا
ہوں جی
تو اس سے کیا اس کے جو اندر گوشن وہ پھٹ گیا تو پورے شریر میں وہ پھیل گیا اللہ اللہ اللہ کا کھیر کرے سےے انسانوں کی اس کی وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا
اصے میں کیا کریں کہ جو اب ہمارا ایک کام بس یہ ہے کہ نشے کے دردل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ آپس میں تعلق بڑھایا جائے اصل میں جو نشے کرتے نا ان کو لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے ہمیں جو ہے بس ختم کرنا کسی طریقے سے خود کو ان کے ساتھ بس تعلق بڑھائیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں
سبح اللہ بھائی جان آپ کی بات کو میرے کو دل کو چھو گیا آپ کی بات میری میں اپن سے جو بھی ملے گا ان سب کو یہ ہی سلاح دوں گا کہ بھائی زندگی میں کچھ بھی کر لو لیکن یہ نشے کا شوک مت پالنا نہ ان کو کبھی ٹرائی کرا اگر آپ کو نشہ کرنا ہے تو تو ایک بار اپنے گھر والوں کی شکل دیکھ لو آپ لوگ اپنے بیوی بچ بچوں کی شکل دیکھ لو کہ ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا ان کی زندگی کی کیسے بیتے گی آنے والی آپ نشا کرو گے تو کل آپ کا بیٹا نشا کرے گا آج آپ اپنے ماں باپ کو مار رہے ہو تو کل آپ کا بیٹا بھی آپ کو مارے گا ویسے ہی
جی جی جی
تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت خوشی ملی اور آپ نے جو بتایا مجے سمجھ میں آ چکا ہے آئی ہوپ آپ کو بھی سمجھ میں آئے ہو گی میری بات ہے ہم اس باتوں کو آگے سے آگے ضرور پھیلائیں گے
اچھا
پھیلائی گے نا آپ میرے ساتھ ان باتوں کو بولیے ان شاء اللہ انشاء اللہ بھائی جان آپ سے مل کے بہت خوش ہوئی پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاء اللہ خدافظ
جی اللہ حافظ